ہیلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور سب بتا
ٹھیک
اور سب ٹھیک ہے
ہوں ٹھیک ہے
کہاں سے تصریف رکھے ہیں
اب یہاں پانکھے بلاؤ جھا ل لوں
جھارکھنڈ میں
ہاں
ہ اور بتائیے مدرسر ہیں
جی مدد سے
اور کیا ہو رہا ہے کھانا پینا ہو گیا تھا ک تھے فل کمائے تھے کھانا
کھانا بڑا تھا لیکن ابھی کھانا کھانے کے سمے نہیں ابھی پکوڑی وغیرہ کھانے کے سمے میں
تو دوپہر میں کھانا کھائے تھے کہ نہیں
ہاں کھائے تھے دال بات کھائے تھے
ہمم اور بتائے کہف خریف سے امی ابواب
ہاں سب خیریت
اور کے درجے میں پڑھائی اور رہی
ہاں
کس درجے میں پڑھائی ہو رہی ہے
ا میں جماعتیں سالسہ میں پڑھائی ہو رہی ہے
جمعت سااد س میں
ہاں
ہمم کتنے استاد ہیں پڑھانے والے
پڑھانے والے ایک کل ایک نئے استاد آئے کل ایک نئے استاد آئے ہیں ہ
ہاں سر
گنیٹ جھارکھنڈ سے آئے ہیں
ہمم ہج ہری سف تھب
عظر صاح میں وہ چلے گئے
چلے گ ٹکٹک پڑائی چل رہی ہے
ہاں ٹھیک ہے ٹھاک چل رہی ہے پڑھائی بھی اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے ٹھاک
اور بتائیے مفتی صاحب کی کا کیا نام ہے
ثقافی
ہاں مفتی کیا نام ہے ان کا سکا فی س کافی ابھی مدرس میں ہے
جی ابھی میں مدرسے میں ہیں
کا مکان کہاں ہوا
ان کام وہ کم ڈالٹیں گا
فالٹن گنج کہاں سے فاری میں
وہ کیرلا مل قد سقفا
کب ستافا کلا ہے
جی وہاں سے پار نئے نئے فرخت لیے ہیں
ہاں
ہاں
کتنے برسور کے افرارت کے
یہ دو بار سو رہے دو سال اب لے فراغت لی ہوں
ہاں
اور بتائیے آپ کے پرانے استادکاری نہیں صاحب ایسے ٹھیک ٹھاک قریت سے ہیں
ہاں ٹھیک ٹھاک سے ہیں وہ بھی اچھے پڑاتے ہیں وہ بھی اچھے وھ آتے ہیں
ہاں
اور آپ کے استاد مفت نبل کا کیا حال ہے
مج کے ابھی بہت بہت دنوں سے رابطہ نہیں ہو پایا ہے پھر خیریت نہیں معلوم ہے سے بہتر آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا ہے
تو آپ کے استاد میں تو آپ کو رابطہ کرنا چاہیے تھا نا
اب تو ساتھ میں بیتے نہیں ہے تو نمبر وغیرہ بھی نہیں ہے تو آپ
ہوں ایک حافظ آحب ایک گلاب ہو ادھر ہے
جی
ایک حاف صاحب گلابوں نے
گلاب وہ مدر صحیح مناتے ہیں نا
نہیں ابھی نہیں رہتے ہیں
ہاں میں چھٹی میں وہاں پہ گیا تھا
ہاں
آپ کے جھارکھنڈ میں
ہاں
تو میں تو دیکھا تھا مدر سنگ رہ رہے تھے وہ
تو جب تک بچے نہیں تھے تب تک وہ رہ رہے تھے
ہاں اور سب شادی وغیرہ پتا چلا کچھ
نہیں کبھی ابھی چار سب کیسے شادی کریں گے اس کے ابھی ان کے دو دو بڑے بھائی ہیں ابھی کیسے شادی کریں گے
وہ سننے میں آیا کہ ہم نے سوچا سال کے شادی لگ چکی ہے شاید
پتا نہیں یہ بات مجھے نہیں معلوم
آپ کو کون بتایا
ہاں کون بتائے گا ہمارے کیا بولتے ہیں صدیق سحت صحت مند دوست ہے
اچھا
جا گیا دفتر سے
اور
پنے کے ذریعے معلوم ہوے
تو کبھی آئیے ہمارے پلاموں میں ہمارے مدرسے میں ہمارے ادارے میں
جی ان شاء اللہ میں کوشش کروں گا کہ جلدی وہاں پہ آؤں
ا
آپ ادھر آئے یہ کبھی بہار میں گھومنے ہم لوگ کی طرف ہم لوگ جو مدرسے میں
بہار تام کبی گھوم چکے ہیں
اور دوسرری جگہ میں گئے ہوں گے نا ہم وہ ادارے
نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں گئے اس میں گیا گیا گیا اب گیا میں نے گیا گیا
کب گیا کب آیا تھے
اوکے اور شب برات سے چار پانچ دن پہلے
ہاںرے میں آیا تھار میں آئے تھے
کیا چیز
کس سلسلے میں کس کام کے تحت آئے تھے آپ
وہ وہ میں کیا بولتے میں انگلش سیکھنے کے لیے ایک کوچنگ س سے گیا میں تو فارم بھرے تو وہاں پر ایک مہینہ رہنے کی اجازت تھی ایک مہینہ میںنی سےکھانے کے لیے بولے تھا تو گیا تو ایک مہین میں ممکن تھوڑی نا کہ انگلش سکھا دیں گے ناممکن ہے
ہاں بات صحیح
گیا تھا تو کچھ کچھ سکھایا تھا پھر میں ایک مہینے میں کیسے سیکھ پائیں گے تو
او اور بتائیے آپ کے کتنے بھایی آپ لوگ
ہم لوگ دو بھائی
تو بہن
بہن بھی دو ہے
دو بھائی دو بہن
ہوں
آ سب سے بڑے بھائی ہیں یار
جی ہم سب سے بڑے ہے
ہاں آپ سب سے بڑے ہیں
جی
آوکے بھائی کیوں کرتے ہے پڑھائی کرتے ہیں کیا پڑھائی کرتے ہیں
کیا چیز
آپ کے جو چھوٹے والے بھائی ہیں
ہوں
کس چیز کی پڑھائی کر رہے ہیں
وہ میڈیکل
ہاں میڈیکل
ہوں
اور آپ کی بہن بھی پڑھا رہی ہے سیدہ کاپی کا ہے تعلیمہ بھی ہے
جی
اور پڑ رہےیا ل میں نا
میں ابھی خامصہ پڑھ رہی ہوں
اور بھی شام س پ تو ایک تو پتاہ ہے ایک اور یہ دادیا بھی یہ داد جو چھوٹی والی بہن ہے
وہ اولا بھی پڑ رہی ہے
اولا پڑ رہی ہے تو ڈائریکٹ شابان چھٹی نہیں کراتے ہیں
جی
بڑھی والی بہن
دونوں
میں چھٹی وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے
پڑاپ کے بکاں رہتے ہیں
میرے ابو راجستھان میں رہتے ہیں
راجستھان میں
وہاں کیا کرتے ہیں مکان وغیرہ بھی ہے
وہاں پر مکان تو نہیں ہے لیکن ابھی کام وغیرہ ٹھیک دار وغیرہ
ہ کام طریقے ٹھیکےداری برتی نا
جی
کام میں تو اچا خاص ہو جاتا ہوگا
آمدنی بھی ٹھیک ٹااک ہوتی ہے اور بھی ٹھیکے دار ہے تو
ہاں ہاں
اور بتائیے کچھ اپنی طرف سے بتائیے
کیا بتائے جو بتا تھا تو سب بت ہی
کتنے بچے ہوں گے
یہاں بوللے ستری بچ
بہت کم بچے تھے
جی پیچھے سر کم دتیس بات ہمی سا کافی سب آئے ہیں ویڈیو بنا کر کے ا دو وائرل کدی تو مشور ہوگی مدسا
ہاں ہاں
اچھے ہیں
ہ ہوں بچ سے ٹھیک ٹھاک ہو
اور کھانا پینا کا کیا معاملہ ہے
کھانا پینے کا بھی ٹھیک معاملہ ہے جب سے آئے ہیں تب سے اچھا کھانا پینا مل ہی جائے مدرسن
کیا ملتا ہے رات میں
دال بہت سبزی
نٹم اور کچھ دن
وہاں جو امام صاحب ہیں
جی
ہ فریت سے ہے فریت سے
ان کو مسند
کنکا
ہاں سید سال کا
نہیں اور ارول ارول
اور رول اورنگیباد میں نہ پڑ پوں گے
نہیں اورنگ آباد الگ ڈسٹرک ہو گیا اور ارول الگ ڈسٹرک ہوگیا مطلب جیسے پلااموں اور گڑھوا ہے نا
ہاں ہاں
اسی طرح اروول اور اورنگ آباد ہے
اچھا تو اور کلاس میں کیا بولتے ہیں حاضری دیتے ہیں
جی
ہوں کون کون سی کتاب ہو
اورار جمع جو کتاب ہو سکتا ہے آپ اس کتاب کو نہیں سمجھ پائے گا
ہ پھر بھی ایک ک کتاب کا نام ہوا تو کتاب کا نام بھی گنکر
جی کتاب کا نام آپ ہو گیا مختصر القدبی آپ کا اصول شاخی اور آپ کہاں یہ رس البلاغہ
ہاں
علم ناح علم منطق ایک سڈ سا کلاس ہے انگلش میتھس ہندی بی
ہاں
جی
مطلب جیسے جیسے کلاس بڑھتی جاتی ہے ویسے جیسے مشکل بھی بڑھتے جاتے ہیں ہے نا
جی جی
چلیے اچھی بات ہے پھر بعد میں کال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا
جی جی جی
ٹھیک ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام
اللہ